وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ
بھائی جناب ٹھیک ہو
ہاں جی بڑھیا آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں ا بھیھی بیڑھیا ہوں تو گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
گھر پہ سبھی خیرت سے آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان سبھی ٹھیک ہے تو آپ کیا کر رہے ہو ابھی
بس بیٹھا ہوں گھر میں
اچھا ٹھیک کھانا وانا ہو گئے
نہیں ابھی کھانا نہیں ہوا
اچھا ٹھیک تو کیا کر رہے ہو ابھی بیٹھا بیٹھے ہی وہ تو میں نے آپ آپ کو بتا دوں کہ میرا ابھی کھانا ہو گیا تو میں بیٹھا ہی تھا تو ب میں آپ نے اچھا ہی کام کیا مجھے کال کری کہ کچھ جانکاری آپس میں بانٹ لیں گے حاصل کر یہ تو میں نے سوچا ہے کہ آج کل مطلب کہ اگر ہم زمانے کو دیکھ رہے ہیں مطلب کہ آج کل کی کیا ہوتا ہے کہ ڈرگ ایڈکشن میں زیادہ سے زیادہ ہماری گ جنریشن مطلب اس ہوتی ہے تو میں نے سوچا اسی پہ کچھ بات کر لے اوئرنیس مطلب کہ بولے پھر ہم دونوں بات کریں گے پھر لوگوں تک بھی پہنچائیں گے ہے نا
ہاں جی
تو آج میں آپ سے بات مطلب کہ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کر کرنے جا رہا ہوں اور وہ ہے ڈرگ اڈکشن یہ نش یا نشہ کی لت ہے نا بھائی جان تو ڈرگ ایڈکشن آج کے ٹائم کہ سب سے بڑی پرابلم میں سے ایک یہ صرف مطلب کہ انسان کو ہی نہیں ہے بلکہ اس کی فیملی دوستتے دوستوں اور سوسائٹی کو کو بھی افیکٹ کرتی ہے آج بہت سے ینگ مطلب کہ لوگ جس میں آتے ہیں بوائز بھی آتے ہیں اور گرلز بھی آتی ہیں مطلب کہ مطلب کہ ان کو اسٹریس ڈپریشن یا غلط مطلب کہ دوستوں کی وجہ سے ڈرگس لینا شروع کر دیتے ہیں تو شروع میں انہیں لگتا ہے کہ یہ صرف فن فن ہے یا ایک بار ٹرائی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا لیکن لیکن دھیرے دھیرے یہ عادت ایک مطلب کہ بری لت بن جاتی ہے نا بھائی جان تو آپ کو میں اور ایک بات بتا دوں ڈگس انسان کے برین اور باڈی دونوں کو نقصان پہنچا تے ہیں نشہ کرنے والے انسان اپنی مطلب کہ پڑھائی جاب اور فیملی ہے نا مطلب کہ جو فیملی ہوتی ہے اس سے دور ہو ہوتے جا رہے ہیں تو مطلب کہ اس کا کانفیڈینس کم ہوتا جا رہا ہے جو جو بندہ یہ ڈرگ یا بند ی ڈرگ لے رہی ہوتی ہے تو اور وہ صحیح اور غلط کا فاصلہ نہیں کر پاتا مطلب کہ وہ نہیں اور وہ کیونکہ وہ کیوں نہیں کر پاتا وہ اپنے کنٹرول میں ہی نہیں رہتا ہے ہے نا بھائی تو مطلب کہ کوئی مطلب کہ کیا لوگ پیسے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں چوری کرتے ہیں اور کچھ لوگ کرائم تک کرائم تک پہنچ جاتے ہیں ہاں یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کی کا بھی ڈال دیتے ہیں تو آب میں آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں اس کے بارے میں
ہاں جی صحی بولا آپ نے کہ لوگوں کو پہلے لگتا کہ یہ فن ہے لیکن بعد میں بہت کچھ پرابلم ہوتی ہے اس سے کچھ لوگوں نشہ کرنے یہ بات چند لمحوں میں سکون ملتا ہے لیکن خوش خوشی یا ٹینشن میں کمی محسوس
ہاں بھائی جان
اسی وقت احساس کی وجہ سے کچھ افراد دوبارہ نشہ کرنے لگتے ہےجو اس کے اڈکشن ہو جاتے ہیں لیکن یہ احساس آرضی ہوتا ہے مطلب کچھ لمحہ کے لیے ہوتا ہے دھیرے دھیرے انسان کو ایڈکشن کی طرف لے جاتا ہے اس لیے اسے فائدہ نہیں سمجھ جاتا
ہاں بھائی جان
اس سے بہت سارے نقصانات بھی ہے کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں بہت سے نوجوان بچے ڈرگ ایڈکشن میں شامل ہوتے ہیں اپنی زندگیاں خراب کرتے ہیں اپنا کیریئر میں دھیان نہیں دیتے ہیں
نے بہت ہی اچھی بات کہی تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں ڈرگ اڈکشن کی بقی بہت سی وجہ ہوتی سب سے پہلی وجہ ہے مطلب کہ غلط مطلب کہ دوستوں کے ساتھ چل رہنا جس کو ہم بیڈ کمپنی بولتے ہیں اگر ہم غلط کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو تو پتا ہی ہوگا تو ان کی ہی عادتیں ہم پر لگ جاتی ہے تو آپ نے تو وہ مطلب کہ محاورہ سنا ہی ہوگا مطلب کہ اچھے انسان کے ساتھ چلو گے چاہے اچھے ہی کہلاؤ گے غلط انسان کی چلو گے چوری کہلاؤ گے تو دوسری وجہ ہے سٹریس اور ڈپریشن کچھ لوگ اپنی کچھ لوگ اپنی پرابلم سے بچنے کے لیے ڈرگس کا سہارا لیتے ہیں کچھ لوگ سوشل میڈیا یا موویز کو دیکھ کر بھی سوچتے ہیں کہ نشہ کول ہے مطلب کہ وہ کول کول جیسا جیسے لگیں گے لیکن اصل زندگی میں یہ صرف دکھ اور پرابلم دیتا ہے ڈرگ ای اگر آپ کو پتا ہو تو ڈرگ ایڈکشن ایک اکثر مطلب کہ ایک اکثر بہت ہارم فل چیز ہے تو مطلب اس کے اثر صرف ہیلت پر نہیں ہوتا اس کی فیملی پر بھی ہوتا ہے مطلب کہ اس کے فیملی ممبرز بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے اسی ایک بندے کی وجہ سے پیرنٹ جو ہے اس کے ماں باپ وہ بھی ٹینشن میں رہتے ہیں اور گھر کا انوائرمنٹ خراب ہو جاتا ہے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے کئی بار فیملی کی فائنانشیل کنڈیشنز بھییک خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ڈرگس پر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے نا بھائی جان
ہاں جی بھائی میں بھی کچھ بتانا چاہتا ہوں اس کی نقصان کے بارے میں اس سے سب سے بڑا نقصان صحتی یہ ہوتا ہے اس دماغ نشا دل گردوں نقصان ہو جاتے ہیں مسلسل اس استعمال کرنے سے جسمانی کمزوریاں بھی آ جاتی ہیں بھوک بڑھ جاتی ہیں بہت سی سنگین بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں ڈر ایڈکشن سے ذہنی صحت کو بھی متاثر کرتا ہے نشہ والے افراد میں بچا بے چینی پیدا ہوتی ہے ڈپریشن یا دستی کمزوری اور توجہ کی کمی پیدا ہو سکتی ہے جس میں آپ کسی کسی چیز پر فوکس نہیں کر پ یعنی تعلیم پہ یا کسی اور چیز پہ
ہاں بھائی جان
طلبا کی تعلیم پر بھی نشہ بہت ہی زیادہ برا اثر پڑتا ہے ان کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے امتحانوں میں کامیابی مشکل ہو جاتی ہے اسکولیا کالج چھوڑ دینے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ زیادہ تر نشہ کرتے ہیں اور اسی میں ہیں
ہاں بھائی جان تو اس پرابلم کا سولوشن بھی ہم سب کے ہی پاس ہے بق کہیں نہ کہیں سب سے پہلا ہمیں مطلب کہ ہمیں اچھے دوست ان کے ساتھ چل چلنا چاہے انہیں ہی چوز کرنا چاہے ہمیں اپنی پرابلم کسی ٹرسٹیڈ پرسن سے بتا آنی چاہیے پیرنٹس یا ٹیچرس کے ساتھ ہمیں شیئر کرنی چاہے سپورٹس ہے ایکسرسائز ہوتے ہیں ریڈنگ اور اچھی ہابیز کو اپ اپنانا چاہیے ہمیں تو مطلب یہی سب چیزیں ہمیں کرنی چاہیے ڈرگ سے تو یہ بہت ہی اچھی ہے تو اگر کوئی انسان ڈرگس کی لت کا شکار ہو گیا ہے تو مطلب کہ اس کا ہم کیا کریں اس کا مذاق نہیں بنانا چاہے بھائی میرے ہمیں اس کی ہمانا کہ مدد کرنی چاہیے اور اسے ٹریٹمنٹ لینے کے لیے موٹیویشن کرنا چاہے تو گورنمنٹ تک مطلب کہ گورنمنٹ کی امپلائز تک جیسے کہ پولیس ہے ان کو بتانا چاہے مطلب کہ اس کی مدد کیجیے تو پھر وہ اس کو ریہبلیٹیشن سینٹرس میں لے جائیں گی جہاں پہ اس کو بہت ہی مدد کریں گے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے پیرنٹس کو بھی اپنے بچے
ہاں جی بائی صح ہی بات بولی آپ نے
اور ان کی ایکٹیویٹیز پر بھی دھیان دینا چاہیے ہے نا میرے تو اسکول اور کالجز میں بھی ڈرگس اویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے اسٹوڈنٹس کو بھی شروع سے ہی اس کے نقصان اور فد فد کچھ بھی نہیں ہے ہاں فائدہ بھی ہے ڈرگ ڈرگ جو ہوتے ہیں وہ میڈیسن ہوتے ہیں اس سے پائدہ بھی ہے لیکن ہم ان کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں پھر یہ خطرناک بنتے ہمارے لیے تو اسی کے بارے میں بتانا چاہیے تو آپ بھی بتائیے کچھ
اتر سے خاندانی اور سماجی زندگی بھی بہت خراب ہوتی ہے گھر کے افراد پریشانیاں بٹھ جاتے ہیں پیسوں کی کمی آ جاتی ہے گھر میں مالی مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں کوئی افر اپنی نوکریاں کوئی انسان اپنی نوکریاں کھو دیتے ہیں روزگار بھی کھو سکتے ہیں اس کے علاوہ نشے کی آ تک کی وجہ سے جرم حادثات اور سے سماجی مسائل میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے جو پوری معاشرے کو متاثر کرتے ہیں کچھ بچوں کے طریقے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بچنے کے طریقے ڈر سے بچنے کے لیے بہت ہی سب سے زور دور رہنا ضروری ہے جو ان میں نشے میں ملوث ہوں ان سے دور ہی رہ ہو تو اچھا ہے اور صحت مند دوستوں کو انتخاب کرنا چاہے تعلیم کھیل کود اور سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہے کیونکہ اگر آپ کھیل کود میں زیادہ ملوث ہو جاؤ گی تو آپ کو ان چیزوں میں ٹائم نہیں ملے گا وقت نہیں ملے گا یہ چیز کرنے میں
ہاں بھائی چان دیکھیے آج کل کیا ہوتا ہے کہ آج کی یوتھ مطلب کی جو ہے آج کی یوتھ نہیں کہ آج کی ہاں بھائی جانا وہ اس ٹینشن ڈپریشن میں زیادہ ملوث ہوتے ہیں تو آج یوتھ ہی کل کا فیوچر ہے آپ کو یہ تو سبھی کو پتا ہے اگر یوتھ ہیلد اور ایجوکیٹڈ ہوگی تو ہمارا دیش بھی اسٹرانگ اور سکسیسفل ہوگا اس لیے ہمیں ڈرگ سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے اور دوسروں کو کو بھی اس بری عادت سے بچانا چاہیے یہ مطلب کہ یہ اگر ہم اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائیں گے فنکشنز رکھیں گے اسکولوں میں سوسائٹیز میں فنکشا رکھیں گ کے بارے میں ان کو بتائیں گے تو دیکھو کتنی اچھی بات ہوگی ہمارا دیش بھی ترقی کرے گا اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی رول ہوگا پھر ہم بھی اپنی جگہ گرو حاصل کریں گے تو ہاں بھائی جان وہ تو اچھے سے کر رہی ہے گورنمنٹ نے بڑا قدم اٹھا لیا نبی دنوں کا مطلب کہ اس پہ پروگرام چلانا ہر سکول میں صبح صبح مارننگ اس لی پہ تو آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرگس کبھی بھی کسی پرابلم کا سلوشن نہیں ہوتے میرے بھائی یہ یاد رکھنا میری بات یہ یہ صرف پرابلم کو اور بڑھا دیتی ہیں ایک چھوٹی سی غلط پوری زندگی کو بدل سکتی ہے اس اس لیے ہم نشہ ہمیں اچھے دوستوں سے نہیں کرنا چاہیے اپنی حالت کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی لائف کو پازٹیو ڈائریکشن میں لے کر جانا چاہیے میری بھائی
آخر میں یہ بتا اس سے صحت اور تعلیم خراب ہوتی ہے وقت بھی ضائع ہو تو تو اس لیے لوگوں کو یہ بات پہنچانی چاہی کہ اس سے دور رہا کرو اور آپ سے مل کر بہت اچھا ہوا یہ بات سن کے گیان کچھ حاصل ہوا
ہاں میرے بھائی جان تو مطلب کہ لاسٹ میں میں آپ سے یہی مطلب کہ وہ ایکسپیکٹ کروں گا آپ میری بات یا اپنی بات دوسروں تک پہنچائیں گے ان کو بھی اویئرنیس دیں گے مطلب کہ سوسائٹیز میں اگر آپ ان کو بھی بتائیں گے تو اس سے کیا ہوگا ہماری جو یوتھ ہے ہماری سوسائٹی میں وہ بھی ہماری سوسائٹی بھی اس سے بچ جائے گی تو جس جس بھی آپ مطلب کہ اس بندے کو دیکھو گے مطلب کہ نشہ کرتے ہوئے ڈرگس فورنب لک پولیس صاحبان سے کانٹیکٹ کرو گے گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کرو گے اس سے کیا ہوگا کہ وہ ان کو رییہبلیشن سینٹرس میں لے جائیں گے کی مدد کریں گے کہیں نہ کہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا دیش آگے پڑے گا
ہاں جی بھائی بہت ہی اچھا ہوا آپ سے بات کرتے ہیں آگے بھی ہم بات کرتے رہیں گے
ہاں بھائی جان چلیے شکریہ اللہ حافظ
شکریہ اللہ حافظ آپ بھی خوش رہو